ہ
السلام علیکم
سب کیرییت
جی اچ
اچھا کھانا پینا ہو گیا کا
جی ہو گیا آپ فرمائیں جناب
جی جی تو بالکل آج ہم فسفا اجر اور پساز اور اسر آپ کے بارے میں تھوڑا گپتگو کریں گے
جی بالکل بالکل بالکل
جی فرمائیں
یہ جی تو جناب یہ ہے کہ یہ کہ جیسے ہم آج آج ہماری نشیا تو وار کرتی کی ایسا جی فرمان
جی بالکل بالکل تو آج ہماری ان شست کا مطلب ایسا دارشنک اور ویوارک مسئلہ ہے جیسے ہاں کہ ایک جیب نے مکمل طور پر وکرت کر دیا ہے تو یعنی کہ دن کی بچت قرض کا ستلن کفایتی ساری کے اختیاتی اراف کہ مجھے اثرات اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ
ا جی
جی بالکل یعنی کہ آج ہم ایک ایسی چکا چوند بھرے مشاہرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ا کی تہذیب کو اپنا مقدر بنا لیا ہے یعنی جتنی تیزی سے انسان کی عمل دنی نہیں بڑھ رہی ہے اس سے کئی زیادہ رفتار سے اس کی منسوئیی خرچ بڑھ جاتی ہیں یعنی لوگ بھول جاتے ہیں کہ ذرا جر درصل ایک وشیلا ہے کوئی تماشا نہیں آج کا انسان مہیج دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی بیش قیمتی پونجی کو جضایا کر رہا ہے یعنی اس نازک صورت حال پر آپ کے دانش وندناہ کے حالات کیا کہتی ہے جناب
ٹیک جی آپ نے انست فروایا جو مطلب ہم اس کے بارے میں جی جی تو ہم اس کے بارے میں اگر بات کر رہا ہیں کہ تو جی جی آواز آ رہی ہے
ہیلو
ہاں ہاں بولیے
آواز نہیں آ رہی ہے کیا جناب
جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے تو جب ہم جی تو جب ہم
جی آب کی آواز نہیں آ رہی ہے جناب
اچھا اچھا آاری
نہیں آ رہی ہے
آواریی ہوگی
جی تو مطلب ہم اگر ماشری کی نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلومات ہوتا ہے کہ انسان نے دکھاوے کی تہذیب کو اپنا مقدر بنا دیا ہے جتنی تیزی سے انسان کی آمدنی نہیں بڑھتی اس سے کہیں رفتار سے اس کی خرچ بڑھ جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ جر دراصل ایک اوسیلا ہے کوئی تماشا نہیں آج کا انسان مجہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی اس قیمتی پونجی کو جایا کر رہا ہے اس نالی اس صورت حال پر آپ کی طانف مندانہ خیالات کیا کہتے ہیں
جی بک رہ ہے ایک کہ حقیقت بسند اور بھی حادثہ توجہ کی ہے آپ نے کہ دھن کی فلشاپی وہ کلی دیشور پر کہ کی ہے یع نہیں پش انداز اور دوسرا ہے انفاقا خرچی یعنی ان دونوں کے درمیان جو اتال ہے وہی انسان کو استک شادی آزادی کے جمانت جب انسان اپنی آوش اور خواہشات کی تشکین کے لیے اس رااب کا راستہ اشتہار کرتا ہے تو وہ درشن اپنی بربادی کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے عال شائمن کی خدمت میں بچت کی عجمت اور خرچ کی آداب کو نایت گہرائی
استق سالی اور آزادی مستقابل کا اشارہ ہے اس کے بارے میں کیا جان ہے
بالکل بالکل تو مطلب یہی ہے سب سے پہلے ہم اس کے موسم پر بچت کی روحانی ویوہارک اہمیت برباد کرتے ہیں کچھ لوگ بچت کرنے کو کنجوسی بکھیلی سمجھتے ہیں مگر دانش مندانا ایسے عجیم ہنر مانتے ہیں بچت کرنا کنجوسی نہیں ہے بلکہ مستقل کے پرتی ذمہ داری سعور کا ثبوت اور ہمیشے کفایت ساری بھی کہتے ہیں جب انسان اپنی آمدنی کا ایک حصہ متاثر طور پر پسند کرتا ہے تو وہ درصل آپت اور مصیبت کے دنوں کے لیے ایک مضبوط حساب تیار کر رہا ہوتا ہے بیماری روزگاروں استمال یا کوئی ما سی تبدیلی کبھی بھی دستک دے سکتی ہے اس وقت کے لیے جاں انسان کے لیے سب سے ضروری ہو جاتا ہے یعنی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی جلت کی محفوظ نہیں آتی تو سرمایہ کاری برکت کا نم اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل یعنی کہ کیا خوب بات کری ہے آپ نے کہ جو دھن بچا کر رکھا جاتا ہے میری چل کر سرمایہ کاری کا ذریعہ بنتا ہے جس سے معاشرت کو اور استحکام ملتا ہے جیسے تنکوں میں تجوری میں بند رکھنا زم نہیں ہے بلکہ اسے تکشلی کی کاموں میں لگانا لج جگ آپ ان کے بعد ساری چیز کام لیتے ہیں تو اس کے پاس جو سرمایہ اکٹا ہوتا ہے اسے پہچے تو مقامات پر نوش کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کے دن میں قدرتیور اور اضافہ پیدا کرتا ہے یعنی یہی شرمایہ کاری آگے چل کر آپ کے لئے نشکری آئے کا سر چشمہ بن جا ہے ہے جو ڈلتی عمر میں انسان کو ایک بے فکر اور پرش کو نیااد ادا کرتی ہے یعنی اراف اور فضول کرچ اور ناشور یعنی دکھاوے کی تہذیب اور کرج کا جال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی جی بالکل بالکل تو آپ نے بالکل درست فرمایا ہے یعنی اس کے مطلب اس طارے پہلو پر آتے ہیں جو ہمارے معاشرے کو تمک کی طرح چاٹ رہا ہے یعنی اسرا کو آج ڈیجیٹل لون کے جال نے انسان کی کا خریدنے کی سالت کو بڑھا دیا ہے مگر اس کی راتوں کا سکون چھی لیا ہے تو یہاں اس دی کی سب سے بانک رشتداری کاناصور ہے ادلواج انسان ان چیزوں کو خرید رہا ہے جن کی آد ضرورت نہیں ہے وہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے جنیں پسند بھی نہیں کرتا نی ایسے سائنس میں کسپیشس کنزپشن کیا ہیں جب انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر مصرو کیتت یہ تجمول پر خرچ کٹتا ہے تو وہ کر کے دلدل میں دس جاتا ہے قض انسان کی رووں کو بلا کر دیتا ہے تران کا خوف یہی کردار کا مقدر بن جاتا ہے وجود خچی انسان کے بھیتر سے صبر کانت اور صرافت کو مکمل طور پر میں ہے محب کر دیتی ہے تو نفشات کے بار اور گھریلو بھی طراب اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی بالکل نہیںی عنی کہ میں نے مشورہ کیا ہے کہ جن گھروں میں باسی ہےتکال ہوتا ہے وہاں مستقال جھگڑے اور گریر کا ماحول رہتا
جی جی بالکل بالکل
خرچ آامدنی شتواہج کر رہتا ہے تو گھر آام امن و امن مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے یعنی انسان نفسیاتی تناؤ بہم اور گھبراہٹ کا مریض بن جاتا ہے یعنی اشراف کرنے والا شخص کبھی بھی روحانی سکون حازل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا من ہمیشہ اور پانی کی ہش میں جلتا رہتا ہے یعنی فضول خرچی انسان اخلاق کا پتن کر دیتی ہے یعنی جس سے سماج میں بشٹاچار اور بانی کو بڑھاوا ملتا ہے یعنی ماسیدتال خرچوں بجت کے سنہری جگتی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
تو مطلب ہم اس یعنی عملی سنہرے رابطے پر پیچ کریں گے جو کہ ہماراری دسترخوان تجوری دوروں کے لیے صحیح ہے تو یعنی اس کے کچھ چند کلیدی اباب اختیار کرنے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کہ میدان مسیحت یعنی اپنی آمد کا ایک ساپ نقشا تار کرے ہیں جب ات کا آپ دن معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کا دن کہاں جا رہا ہے تب تک آپ اس پر قابو نہیں پا سکیں گے مہینے کے آغاز میں ہی بچت کا حصہ الگ کر دینا ہوگا اچھا تو ضرورت یعنی کسی بھی سے کو خریدنے سے کلب خود سے سوال کرے ہیں کہ کیا یہاں مطلب ہماری ضرورت ہے یا محض ایک خواہش ہے مگر وہاں م جوے خواہش ہے تو اسے کچھ دنوں کے لیے ٹال دینا چاہیے
جی جی بالکل یعنی کہ سرمایہ ہاں ہنگامی یعنی اپنے پاس کم سے کم چھ مہینے تک گھریلو خرچ کے برابر ہی ایک آپات کالین کوس مستقل طور پر محفوظ رکھے ہیں جو یہ سرمایہ مصیبت کے وقت آپ کے سب سے وفادار دوست ثابت ہوتے ہیں اور کہیں جناب کی یعنی جیسا کہ دھن کے استوجن اور تال جی
بالکل آپ نے بالکل درست منگوایا ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ نے اتنی ساری باتیں کہیں اور جو کہ احد لازمی ہے تو آپ سے ہمیں بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ
خ